ہلو
ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بھائی جان اور سب کہہریت
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریستت ہے اور جناب آپ کے ریست س
جی ہم تو کہہ رہیے تھ آپ سنے آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہی
الحمد للہ ہمارے امی ابوسدان ماما ان چاچا جان ساخ خیریت سے ہے اور آپ سنائیے آپ کے والدین وغیرہ سب خیریت سے ہے
ہاں بھائی چان بر بھی رحمت ہے اللہ جی
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
جی اور موسم کیسے چل رہا ہے
الحمد للہ موسم تو دل باغ باغ ہو رہا ہے بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے ب شاندار مزہ آ رہا ہے اور آپ سنائیے
ہمارے یہاں پر تھوڑے ابھی بھی ایک گرمی امس سی دوڑ رہی ہے کیونکہ آج کل یہاں پر جو سٹی کے اندر ہے نا وہ پولوشن اتنا بڑھ چکا ہے تو بائی جن اس کو اس استھتی میں رہے تو آگے چل کے یہ سمجھو تن کاا جینا اتدک کٹن کرار ہو جائے گا
صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپنا یہ روکنا چاہیے دیکھیے پالوشن تو جو ہے ہماری جو زندگی جہاں ہم جو ج زندگی نکال رہے ہیں تو وہ زندگی نکالنا میں بہت کٹن ہو جائے گا کیوںکہ پالشن سے بہت سی موت ہوتی پتہ نہیں سال میں کتنی موتیں ہوتی ہے کتنے سارے انسان مرتے ہیں
جی بھائی جان بالکل آپ نے صحیح فرمایا تھے کہ بھائی جان کہ آج کل ہے نا تو اس پولوشن کو بڑھاوا ہے بھی تو ہم تم یہ لوگ دے رہے ہیں نا
بیزاب
دیکھیے آج کل انسان چند پیسوک میں لالچ میں آ کر کے پیٹ کاٹتا ہے جو کہ ان کو یہ نہیں پتا تو انسان کی زندہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ پیڑ یہ انسان پیڑوں کی وجہ سے تو زندہ ہے آکسیجن میں کہاں سے ملتی ہے بھائی جان
صحیح فرمایا ب پیڑوں سے آکسیجن ملتی ہے ماشاء اللہ اور جو ہے ہم پیڑ پودے کو ہی بھیچ سکتے سھائیایں بھی ملتی ہے بہت سی چیزیں ملتی ہے پیڑ سے ایک چیز نہیں ملتی بہت سی چیزیں ملتی ہیں ماشاء اللہ بہت سی چیزیں ملتی ہم ہمارے تو جناب کہنے کا یہی ہے کہ گیلے جب پیڑ ہوتے ہیں نا لوگ بات کاٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو کاٹتے وہ اس لیے ہے کہ چولہے میں جلا لیں گے ہمارے گیس کی بچت ہو جائے گی ہمارا پیسہ بچ جائے گا تو یہ غلط ہے
جی ایسا ہونا نہیں چاہیے دیکھو انسان کو خود ہم تم خود بت ہے کہ پرکرتی کتنی ہمارے لیے آوشک ہے اور بنا پرکتی کے ہم ت ہم کچھ بھی نہیں ہے کیکہ جو پرکرتی کے انوروپ چلتے ہیں تو اس کے انوروپ ہی دیکھو بارش ہوتی ہے مانسون آتے ہیں بارش ہوگی تو کسان بھی سمرھ رہے گا اور بارش تو پردوشن پر ہی ڈیپینڈ ہے ج آج کل پردوشن دیکھو اس ورس ایک مہینے لیٹ مان سنا ہے تو اس کا کار بھی تو وہی ہے نا
بے تک بے تک صحیح فرمایا پالوشن ہے ان سب کا کارن جو ہے
آپ دیکھو مارکیٹ کے اندر کئی ساری فیکٹریاں دیکھتی ہیں کمپنیاں دیکھتے ہیں ان کا جو دھواں ہے جو بھائی جان ان کا جو دھواں ہے تو وہ کہاں جاتا ہے س آکاش کیندر
وہ ہمارا سیدھا آکاش میں جاتا ہے اور جو ہے کچھ جو ہے ہمارے پیٹ میں ہمارے جو ہمارے منہ میں جاتا ہے ہمارے باڈی کے اندر جاتا ہے
جو ہمارے جو سواس ن کو ختم کر دیتا ہے اور ہمارے جو لیور نا اس کو بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے ہے جی جی جی
سانس پھولنا ہے جلدی جو سانس پھولتا ہے نا وہ اس لیے سانس پھولتا ہے
پیپڑے کینسر ہوتی ہے تو وہ اسی سے تو ہوتی ہے جی جی آپ نے بالکل صحی فرمایا جی جی جناب
کہتے آپ لگؤےا ہم للہ پیڑ لگاؤ گے تو یہ آوج پولوشن وغیرہ ہو رہا ہے ان چیز کو روا سکتا ہے فرق تو پڑتا ہے پورا تو روک نہیں سکتے لیکن یہ
بالکل آپ نے صحی فرمایا بھائی دیکھیے سنو یہ پالوشن ہے نا یہ چیز ہم تمہیں تو یہ وچھاروپن نہیں کر رہے اور سب سے زیادہ چیز ہے جو پلاسٹک کا اپیوگ کر رہا پلاسٹک کا اپیوگ تو نیونتم ہونا چاہیے کہ بندی ہونا چاہیے اس کی ج ہم کو تھھیلا کا یا کاغذ کا اپیوگ کرنا چاہیے کیونکہ جو پلاسٹک ہے دھو بھیا نہ تو یہ سلتی ہے نہ گلتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا تو ہی بیسٹ یوز ہوتی ہے
سب سے بڑی بات یہ ہے اور یہ سب سے بڑی بات تو یہ جب یہ پولیتھیین وغیرہ چلتی ہے تو ان کو جلاتے ہو رہے یہ جلانا غلط ہے ہاں وہ جلانے سے بہت زیادہ وائ پردوشن ہوتا ہے ان کو جو ہے آپ زمین میں گڈھا کھود کے گاڑ دیجیے وہ بہتر رہتا ہے اور ہم تو ہمارا تو کہنے کا مطلب ہے سرار کو بین کرنا چاہیے ان چیزوں پہ
بین ہونا چاہیے یہ زمین کو بھی ختم کر دیتی جو اپچاؤ بھمی ہے نا اس میں ارورک ہوتے نا بھائی جان اس کو بھی ختم کر دیتی تم پلاسٹک کو کہیں کھیت میں پڑھ کے دیکھنے تو وہاں پر جو انکر ہوتے ہیں نا بیج وہ بھی نہیں ہوتے ہیں اتنا دشت ہو جاتی مٹی و مردا پردوشن بھی اس کا بہت بڑا کارن ہے جو پلیوشن کا نا بچن تو ان چیزوں سے کیا ہے کہ بھائی ج دیکھیے تم فیکٹری وغیرہ ان میں جو ان کا ک کچرے سے جو پانی بھی نکلتا نا دوشت کیمیکل ت پانی تو گ وائی جان سب سے زیادہ وہ پیڑ پودوں پر اتنا افیکٹ پڑتا ہے کہ دیکو آپ نے دیکھا ہوگا ندیوں کے آس پاس کتنے پیڑ لگتے ہیں
الحمد للہ بہتر تمپ ہڈبہود موسی ال
س لگتی ہیں تو ان کو یہ ماشاء اللہ یہ دوشت کیمیکل کت پانی جائے گا اس سے تو نشٹ ہو جائیں گے سوکھ جائیں گے پیڑ اور جو نئی اک ہونے والے ہیں وہ بھی نہیں ہویں گے
بے شک بے شک صحیح فرمایا ابھی دیکھیے آپ کئی فیکٹریاں ایسی ہوتی ہے رنگائی چھپائی کا جو گندا پانی چھوڑ دیتے ہیں وہ گندا پانی جو ہے ہاں جی وہ گندے پانی سے بھی جو ہے وایو پردوشن جو ہے ایسی چیز جہاں گندی چیزیں دکھتا ہے نا گندی چیزیں گندا پانی دکھتا ہے نا تو وایو پردوشن پکا جلدی کرتے ہیں اس جگہ پر واو پردوشن کا جو پالوشن دھواں وغیرہ اڑتا ہے نا وہ جہاں پہ اس کو دکھے گا اس جگہ جلدی پکڑ کرتا ہے وہ آسمان نے تو بعد میں لیکن آسمان میں تو لیٹ پہنچے گا وہ سب سے پہلے جو گندا پانی جو ب رہا ہے رنگائی چھپائی کا جو پانی بیتا ہے اس میں مکس ہو جاتا ہے اس میں جلدی سما جاتا ہے وہ اور پھر اس کی جو ہوا چلتی ہے نا جب پھر ہوا چلتی ہے نا تو وہ جو ہوا کے ساتھ میں وہ جو ہا چلتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا لگتا ہے اور ٹھنڈی ہوا بھائی ٹھڈی نہیں زہریلی ہوا آ رہ رہی ہے یہ زہریلی آواز جو ہے بہت زیادہ نقصان کرتی ہے پھر
ہاں تو دیکھیے بھائی جان جو یہ چیز ہمارے لیے تو بہت خطرناک ہے بٹ پھر بھی ہم انسان اتنا سدھر نہیں رہا پولوشن کے خلاف ہم کو ایک ساماجک سنگھن کرنا چاہیے مانسک شکتی ہم کو چنتن کرنا چاہیے اس چیز کے بارے میں ہمارا جیون ہے نا وہ کتنا سنکٹ میں ان چیزوں سے دیکھیے دیکے ان چیزوں سے یہ نہیں ہے کہ جو وایو پردوشن ہے وہ بھی جل پردوشن بھی ہوتا ہے مردا پردوشن بھی ہوتا ہے جیسے مردا کو پردوشت ہو جانے تو تو کسان جو اپچائے گا وہ بھی تو فصل فل بھی دشت تو ہوئے گی نا دیک کہ راسانک کھاد دیتا ہے بلکہ اس کی جگہ ان کو ویسا کھاد دینا چاہیے جو جو مطلب دیسیی کھاد ہے نا پشوؤ کا اس کو دینا چاہیے پر بھائی جان دے کے ڈائی وغیرہ یہ دیتے تو یہ چیز کیا ہے کہ ودھی تو کرتی ہے بٹ یہ نہیں کہ انسان کو ختم کر دیتی ہے سمجھو ایک طرح سے کیمیکل کھا رہے ہیں ہم پہلے دیکھو آج سے مطلب دس بیس سال پہلے انسان بھائی جان اتنا بیمار نہیں ہوتا تھا دیکھاگو سو سو سال جیتا تھا
پہلے کی تو بات ہی الگ ہے بھائی جان پہلے کی دیکھی ہے پہلے کے بارے میں ہم پہلے جو ہے پہلے کیا ہوتا ہے پہلے کے انسان چھات رابڑی دیسی گھی ایسی چیزیں ملتی تھی اور ملاوٹی چیزیں بالکل نہیں ملتی تھی اور لوگ با اگر ان سے بول دیتے تھے نا پانچ پانچ چھ چھ کلو میٹر پیدل تک چل جاتے تھے اور آج کے ٹائم پر اگر آپ بول دو نا کہ بھائی وہاں چلتے ہیں ایک کلو میٹر اگر ہمارے امی ابو جان کوئی بول دا ہمارے دادا جان وغیرہ کچھ بیٹا مجھان آنا ہے مادیو لے کے آنا ہے ارے وہھائی ہم کو نہیں چلا جائے گا زیادہ جان ہمارے پیروں کی کیپیسٹی نہیں ہے کمزور ہے ہم نلیں گے اتنا دور تو پھر دادا جو ہے ہم ڈائلوگ دیتے ہیں
ر کتنا ڈھی ہویا ہے ہممارا اسٹگ مجبوت باڈی ہے نا وہ کتنی خراب ہو گئی ہے بھائی جان کیک آج
لیے ختم ہو جاتی پھر پھر دادا جان بتاتے ہیں ب ابو جان بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کھاتے ہو چاؤمین برگر موموز اور کیا بولتے ہیں آپ جو گاڑیاں ہیں جو آپ گاڑیاں چلاتے ہو تیز چلاتے ہو بھائی گاڑی ایک لمٹ کی طریق سے چلائی جاتی ہے اور گاڑی کی س آپ سروس کرواؤ گے نا تو پولوشن نہیں بڑے گا زیادہ کم بڑے گا کیک
وہ بس ٹھیک ہے بھائی جان سونی میری ایک ایک منٹ میری بھی سنیے کہ جو آپ بول رہے ہیں کہ آپ ایک ایک ہمارے پڑوس میں تو وہ بانچ پائیے پانچو سروس میں پانچوں الگ الگ گاڑی سے جات ہیں تو پانچ سو بائی گاڑی سے جاتے ہیں تو پانچوں بائی پالوشن پھیلاتے ہیں دوسرے نمبر پرہ جس بازار میں جاتے ہ وہاں پ پر ٹریفک بھی بڑھتا ہے اور تیسرے نمبر سمے کی سمے کی بربادی اور پیسے کی بھی بربادی تو بھائی جان اس کی ا اگر وہ پانچ بھائی ایک ہی گاڑی سے جائیں یا وہ شریر کا یوز کریں جیسے سو سو دو دو سو میٹر جانا پڑتا ہے آس پاس میں ہی آفس ہے تو ان کو تو ان کو پیدل جائے تو اس کا شریر بھی مجبوط رہے گا موٹاپا بھی نہیں رہے گا بسا بھی نہیں رہے گا اس کے اندر
اب پیدل ہی جائے تو الحمد للہ بات ہی بڑی نرالی ہے پیدل جانا تو بہت زیادہ دیکھیے ہم کیا کلو میٹر دو کلو میٹر کے لیے کیا گاڑیاں لے لیتے ہیں آدھا کلو میٹر پانچ سو سو میٹر دو سو میٹر کی اگر کوئی دکان ہے نا تو ترنت اٹھائی بے تک اگر معلوم کہ ہمارے گھر میں اگر بول دیں نا بچوں سے
پکٹتی ہے نا بھائی جان جو واتاورن ہے اس کے لیے
جی جی جی دیکھیے بچوں کو اگر ہم بول دیں نا
سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں جی کہ دیکھیے زیادہ سے زیادہ ورچ لگائیں ورچ روپن کریں اور پلاسٹک کا اپیوگ نہ کریں تھیلی کا اپیوگ کریں اور کچرا کو کچرا پاتر میں ڈالیں
بسا الحمد للہ ٹول کا ہی استعمال کرے جس ٹول میں ہی کچرا ڈالے الحمد للہ اللہ حافظ السلام علیکم لیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ